وعلیکم السلام آپی کیا حال چال ہے تمہارے
ا
اچھا مت کہیں نہ میری طبیعت
کیا ہو گیا تمہاری طبیعت کو
بس ایسے ہی نہ تو کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے نہ ہی کہیں جانے کا دل کرتا خالا بھی کئی بار فون کر چکی ہیں آ بھی چکی ہیں امما کے یہاں جانے کا بھی من نہیں کرتا بس گھر کی باتیں کیا کیا بتاؤں تمیں یا اللہ اللہ جانتا ہے میرا تو سر پھٹا رہتا ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے میں کہیں بیٹ نہ پکڑ لوں
ایسا کی سوچتی ہو تم سگو باہر دیکھو باہر کی دنیا میں آج کل لوگ اپنے موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کتنی طرح کے کچھ تم کر لیا کرو گھر بیٹھی بیٹھی اپنا دھیان کہیں اور چیز میں لگا کے جیسے پینٹنگ کر لی کچھ میوزک سن لیا اس کا ہمارے موڈ پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے تمہیں پت ہی ہوگا
ارے بات چیت کہنے میں نا سب اچھا لگتا ہے لیکن پت ہے جب بیتتی ہے نا جس پے اسے ہی پتہ ہوتا ہے یہ نا ڈیپریشن نام کی جو چیز ہوتی ہے نا یہ بہت ہی زیادہ بری ہوتی ہے میں نے سنا تو ہے ان چیزوں کے بارے میں بس یہی سوچتی ہوں کہ کمرے سے اٹھا نہیں جاتا نکلا نہیں جاتا دماغ سوتا نہیں ہے وہی باتیں چلتی ہیں اللہ میں تو نا ایسا لگتا ہے کہیں جاؤں اور کیا کر لوں بس چوبیس گھنٹے کل ماں پڑتی رہتی ہوں کہ میرے مالک میرے دماغ کو شانتی دے بہن مج بتاؤ میں کیا کروں میرے کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا
باہر نکلا کرو ایسے تو تمہاری ہیلتھ دیکھو ہیلتھ پہ بھی تمہاری ساری خراب ہو جائے گی اس سے اچھا تم کہیں جا کے جو تمہارے کو آتا ہے کرنے کے لیے تمہیں پینٹنگ اچھی لگتی ہے جو تمہارا انٹرسٹ ہے جس چیز میں تمیں پینٹنگ کرنی ہے پینٹنگ کرو کڑھائی کرو تم تو اتنی اچھی کڑھائی بھی کرتے ہو
یہ بات سی کہ رہی ہ مجھے نا کچھ اپنا دماغ اپنا یہ ان چیزوں سے ہٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ وہی کرنا پڑے گا جو ہم بچپن میں ہمارے اما کہا کرتی تیں کہ جو پسند ہے وہ کرو میں اپنے بچپن میں اتنی اچھی پینٹ ت میں نے پھولوں والے دوپٹے بنائے تھے اتنے اچھے اتنے اچھے اچھے پھولوں والے سوٹ پہ پھول بنائے تھے پھول پتیوں کا ڈیزائن بنایا تھا میرا دماغ پھر ان میں لگا رہتا تھا ورنہ تو میرے دماغ میں یہ گھر کی باتیں چلتی رہتی ہیں اللہ جانتا ہے کہ میں ایسی پاگل سی ہوئی رہتی ہے وہ سارے دن نہ تو میرا مننے بننے کا من کرتا نہ سجنے سگڑنے کا شوہر بھی کہتے ہیں کیا کیا تم کام والی بن کے بیٹھی رہتی ہو نہ ڈھنگ کے کپڑے پہن نہ تو میک اپ کرتی ہو میرے کو تو ہمب وال کہہ کے چل گئے اور میرے کو ڈپریشن د کے چلے گئے
سگو تم باہر جایا کرو اور دیکھو باہر جا کے آج کل کی دنیا میں تو کیا کچھ ہو رہا ہے لوگ ان سب چیزوں سے تم سگو باہر نکلو گے گھر سے چار لوگوں سے ملو گے تو تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا
بات تو تم صحی کہہ رہی ہو کہ میرے وہ خود کو بدلنا ہی پڑے گا اپنے لیے مجھے خود ہی اسٹیپ اٹھانا پڑے گا ورنہ تو اللہ جانتا ہے میں تو کمرے میں پڑی پڑی پگلسیی ہو گئی ہ
بالکل اپنا تم اپنا خود کا موڈ ٹھیک رہو گے تبھی تو تم اپنے پریوار کو بھی دیکھ سکو گے نہیں تو تمہارے پریوار والے کہیں ت بول پھر بوج شوہر تو دیکھو بولتا ہی ہے پھر
ہاں ااں کا بھی فون آیا تھا کہہ رہی تیرا شوہر ایسے بول رہا تھا اسے کیا ہوتا جا رہا ہے یہ کیسی بات مل کے رہنے لگی ہے اور اب میں نا وہی کروں گی کہ جن چیزوں میرا دل لگتا ہے مجھے نا میوز سننا ن چل تھا آپ ہی اتنا اچھا میں ایسے ایسے سنگیت سنتی تھی گانے سنتی تھی اور صوفی میوزک تو اتنا اچھا لگتا تھا ال صوفی میوزک سنتے کے ساتھ تو میری روح جو ہے نا ایسے سکون ملتا تھا میری روح کو اتنا دلکش لگتا تھا سنا تو میں نے تو جب سے اسے چھوڑا ہے تب سے پتاہ ہے میرا دل اتنا اداس سا ہو گیا ہے میرا ایک میوزک سسٹم تھا وہ ٹوٹ گیا تب سے میں ان سے کہتی رہی لاادو لاادو یہ آدمی میری سنتا کہاں ہے
کوئی بات نہیں تم اپنی آپھی کو بول دینا تمہاری آپھی تمہیں دے دے گی ایک سگو میوزک سسٹم لو گے تھوڑا بہت اپنا سوفی میوزک سنو گے تو تمہارا دیکھنا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ تم پینٹنگ کا کوئی میوزک سنتے ہیں ساتھ ساتھ کام میں بھی ہمارا دل لگا رہتا ہے کتنا گھر کا کام بھی ہم کتنی جلدی کر لیتے ہیں میوزک سنتے سنتے
یہ ہے تو تم صحی کہہ رہی ہو پتا میں تو سارے دن کام ہے باپ ری بن کے پھرتی رہا ہوں مجھے تولوئی نے پتا کہ کیسے بننا کیسے ٹھننا اور وت کتنی اچھی رہتی تھی اپنے سکول میں اپنے کالجوں میں سب یہی کہتے تھے کہ اس سے کوئی لڑکی نہ ہے اتنی سندر بن کے رہتی تھی اب تو میں یہ گھر کے چکروں میں بچوں کی ٹینشنوں میں تو بابری ہی ہوتی جا رہی ہوں
بالکل میں نے تم کو شادی سے پہلے دیکھا تھا میری امی کہتی تھی یہ دیکھو اس سے کچھ سیکھو کتنی سندر کتنا اچھی لڑکی ہے یہ اور تم اپنے آپ کو دیکھو اور اب دیکھو تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے
نہیں تم صحیح کہہ رہی ہو میں آپ سب کچھ بدلوں گی میں خود دھیان رکھوں گی ارے سب کو ہوت ڈپریشن تو بچے بچے کو دیک لو پر میں نے ٹھیکا لے رکھا ہے بچوں کی ٹینشن بھی میں ہی لوں اما کی بھی میں ہی لوں ابو کی بھی میں ہی لے رکھی ہے ا دبرانی کی بھی میں نے لے رکھی ہے خالا کی بھی میں نے لے رکھی ے سب کے پس مچلے جو ہے نا میں ہی سنجھالتی رہوں میرے بس نا ہے اب میں تو اب اپنے پہ دھیان دوں گی میں نے تو سوچ لیا اپنی زندگی میں جو جو آتا ہے اپنے کو جو پسند ہے میں وہ کروں گی
بالکل تم کو جو اچھا لگتا ہے تم وہی کرو جو تمہیں پسند ہے آج کل میں تو آج کل کا ٹائم تو ایسا ہے کہ لوگ اپنی پسند بھی دیکھتے ہیں کوئی نہ کسی کو پوچھ تو اب تمہیں تم ڈپریشن میں چلے گی تمہارک کو کون سا تمہاری خالا نے پوچھ لیا یا تمہاری ساس نے پوچھ لیا ایک تمہارے شوہر نے تو پوچھا تم کو اور کسی کو تو تمہارا دھیان بھی نہیں ہے
نہ جی بس میں تو گولی تھا اور سوئی رہتی سارے دن گولی کات کی ہو سوئی رہ ہے پتا ہے میری تو زندگی ایسی ہو گئی چاہے نم جیسی پر میرے کو اس سے خود ہی باہر نکلنا پڑے گا اس کے لیے مجھے وہ ساری عادتیں اپنانی پڑیں گی جن میں میں خوش نہ ہو اللہ کا نام لوں اللہ کی عبادت کروں اللہ میرا ساتھ دے گا میں نکلوں گی اس سے باہر پوری کوشش کروں گی جو جو تم نے مجھے سمجھایا ہے مجھے بتایا میں اپنی میوزک پہ بھی دھیان دوں گی اس سے بھی گی اور اپنی پینٹنگ کے کلر لے کے آؤں گی آج ہی جاؤں گی میں بازار وہاں سے پینٹنگ کے کلر لاؤں گی پینٹنگ کروں گی اگر دوپٹہ تم بھی بھیج د نا آپ ہی تمہارا تو پا سب سے پہے پیٹ کروں گی میں
ضرور میں تو تمہیں سب سے پہلے بھیجوں گی تاکہ میں تو چاہتی ہوں تم جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جاؤ پھر تم تو سرو میں نے سنا تمہارا سنا تھا جب تم چھوٹے ہوٹے اسکول ٹائم میں گٹار کتنا اچھا پجاتی تھی سگو تم تو وہ بھی بجانا بجاتی ہو اتنا اچھا تو کیوں نہ بجاؤ تم
جی آپی وہئی پرانی گاتیں یاد دلادی ہیں آج تو تم نے سچ میںم میں اتنے دن سے اتنی پریشان ہو رہی تھی میرا تو دماغ ہی نہیں چلا ان چیزوں میں کہ مجھے یہ سب کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو سوچنا چ چاہیے اپنے دماغ کو یہ سمجھانا چاہیے یہ کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ایسے میں ہمیں کتنوں چیزوں کے بارے میں پ پتا چل جاتا ہے کون اپنا ہے کون برا ہے آج آپ آپ کا فون آیا میرے دل کو تو بڑا سکون آیا آپ نے میرا کتنا خیال رکھا اور ابھی بھی آپ میرا فون کر کر کے پتا کرتی ہو نہیں ڈاکٹر تو اپنی دوائیاں دیتا ہی رہے گا پر ہمیں خود سے بھی ٹھیک بلیےک
بالکل ڈاکاکٹر سے تو کچھ آج کل کے ٹائم میں ڈاکٹر تو دیکھو دوائیاں ہی دیتا رہتا ہے اس سے تو تمہیں نیند ہی آتی رہے گی اس سے اچھا تم میوزک سنو گی کچھ کرو گی پینٹنگ کرو گی تم دھیان بھی نہیں جائے گا اس سائڈ کو نیند کی سائڈ نہ دوائیوں میں لگے گا تمہ کو تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا
کہ رہی ہوں کہ اتنا سب کچھ آتا تھا اتنا سب کچھ کرتی تھی اچھا اچھا کھانا بناتی تھی تھی کورم بنائے کباب بنائے سلامی بنائی سب کچھ بنا بنا کے رکھتی تھی تو پتہ نہیں دل کو کیا ہوتا جا رہا ہے ایسا ہوتا جا رہا ہے کسی چیز کا نہ چاہ رہا تھا لیکن کوشش تو مجھے کرنی ہی پڑی دوائیوں کا نشہ بھی ہو سکتا آپ ہی کہتے ہیں نا ان انگریزی دوائیوں میں نا بڑا نشہ س ڈال دیتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن دور کرنا ہے تو وہ آپ کو ڈپریشن سے دور کرنے کے لیے ایسی ایسی دوائیاں دے دیں گے پر اس کی سب سے اچھی دوائی تو یہی ہے کہ ہم واپس ساری میں ملیں جلیں ادھر ادھر جائیں تو یہ ہماری زندگی میں ج ہماری روح کو سکون ملتا ہے جب تک ہم ان سے نہ ملے نا یہ جب سے ابو گئے ہیں نا ابو کے جانے کے بعد سے مجھے کچھ زیادہ ہی ڈپریسن ہو گیا تھا ہم میں اتنی دوائیاں کھا کھا کے
ت تم ایسا کرنا ایک دن میرے گھر آنا ہمارے گھر کے پاس ایک کیفے کھلا ہے اس میں ہم چلیں گے وہاں پر ہم آپس میں بتیا بھی لیں گے تھوڑا بہت اور وہاں پر ایک لائو میوزک پروگرام ہوتا ہے تم بھی سننا تمہارا موڈ بھی دیکھنا کیسا ہے ایک دم ٹھیک ہو جائے گا اس کو سن کے تم ہمارے گھر آنا ہم تمہیں لے کے چلیں گے اپنے ساتھ
ہاں پی بس میں ہے نا اور کیا کہتے ہیں تی ہوں کلیا پرسوں میں جیسی ٹائم نکلتی پہلے تو ایک اچھا سا سوٹ خریدتی ہوں اسے پہنوں بناؤں گی پہنوں گی پھر آتی ہوں میں ٹھیک ہے آپ ہی
چرور آنا تمہارا ہم چلیں گے پھر وہاں پر دعوت کریں گے مل کے دونوں جنے
ہاں ہاںپ ضر چلو ملتے ہیں ہ کل سے جھ
ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ